براببر کا تھا
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی الحمد اللہ اچھی ہیں آپ بتائیے کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں اور بتائیے
بچے خیریت سو ہیں
جی الحمد اللہ میرے
سب بچے وچے خیریت سے ہے
جی جی جی آپ بتائیے کیا کر رہی تھی یہاں
ابھی کچھ نہیں کری تھی وہی گھر کے کام تھوڑا سا مصروف تھی تو ابھی فارخ صبح بیٹھ گئی ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے
جی میں بھی بس ابھی گھر کے سارے کام کاجوں کو نپٹا کر میں بھی ابھی بس بیٹھی بنے تو آپ سے بات کر لوں اور آپ کے یہاں بارش ہو رہی ہے کیا آج
جی بارش تو اب فی الحال نہیں ہو رہی ہے موسم ہلکا بنا ہوا ہے بارش والا بس بھی یہ ہو نہیں رہے ہے جب بھی اللہ کی رحمت برسے گی تو ماشاء اللہ اچھا ہی لگے گا اور موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا
اللہ کا بہت رحم و کرم ہے ہے نا کہ اللہ پاک نے بارش کر کے کے موسم کو ٹھنڈا کر دیا
بالکل بالکلل بہت گرمی اور اس ٹائم تو بہت ہی زیادہ گرمی پڑ رہی اس ٹائم بہت ہی زیادہ گرمی تھی کل تو بہت زیادہ گرمی تھی
جی صحیح بول رہی بہت گرد میں ٹھیک ہے بچوں کا اسکول جاتے ہیں نا دھوپ میں تو بہت کا
ہاں بچوں کو بہت زیادہ وہ ہو جاتا بچوں کو اتنا سارا ورک ہوتا ہوگا کہ بچے بھی تھک جاتے ہوں گے
اور یہ گرمی سے اور تھک جاتی ہے گرمی کہو تو
ہاں ہاں گرمی میں بھی شریر ایک دم ویک ہو جاتی ہے تھکاوٹ لگتی ہے گرمی سے اللہ رحم کرے ٹھنڈا موسم کر دے تو سب ہر چیز اچھا ہو جائے مطلب موسم سب ٹھنڈا رہے تو سب چیز کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے
جی جی اب پتہ ہے کیا ہے گرمی ٹھنڈی بارش اللہ پاک کے تین موسم ہے ہے نا لیکن سب کی اپنی اپنی وہ ہے کیونکہ دیکھیے گرمی پک پڑتی ہے جب توک فصلیں پکتی ہیں بارش ہوتی ہے تو فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو سب موسم کا اپنا اپنا ہوتا ہے ایسا موسم جو اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک نے بنائے ہیں نا تو وہ کسی نہ کسی اس کے پیچھے اللہ پاک کا بہت بڑا کارن ہوتا ہے گرمی میں ہاں گرمی پڑے گی تو جو ندیوں کا پانی ہوتا ہے نا تو وہ بھاپ بن کر اپ جاتا ہے تو وہ بادل بنتا ہے پھر وہی بادل بارش میں برس ہیں تو بارش ہوتی ہے تو وہ بھی ضروری ہے ہے نا گرمی پڑنا بھی بہت ضروری ہے
آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور یہ اور جیسے کہ شہروں میں یہ درخت وغیرہ لگے رہتے ہیں تو شہر بنانے کی چکر میں بہت سارے درخت کاٹ دیتے ہیں لگانے کی تو بہت کم ہی سوچ لگانے کی تو لوگ بہت کم سوچتے ہیں بس کاٹ دیتے ہیں یہ درخت ہی ہمیں سانس لینے میں ہماری سہایتا کرتی ہے ہمیں اچھی ٹھنڈی ہوا دیتی ہے ہمیں ان کے درختوں کے نیچے بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا سکون ملت تا ان کی چھاؤں ملتی ہے
جی جی آپ نے بہت اچھی بات کہی جو درخت وغیرہ لگے رہتے ہیں نا بڑے ہوں یہ چاہے چھوٹے درخت تو وہ بہت ہمارے لیے اللہ پاک نے فائدے مند بنا کے رکھے ہیں کیونکہ جو درختوں سے آکسیجن نکلتی ہے نا تو جو ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے نا اس کو درخت اپنے اندر لے کے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جی فریش ایئر دیتے ہیں ہم کو تو درخت کا تو بہت مہتو ہے ہماری زندگی میں
یہی لوگ شہر بنانے کے چکر میں درختوں کو کاٹتے ہیں
تو آج جو اتنا گرمی ہو رہی ہے نا جتنی ہاں جی اتنی گرمی ہو رہی ہے نا آج کیونکہ پہلے کے زمانے میں جب سب کے کچے کچے مکان تھے اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی جب سے ان درختوں کو کاٹ کے ان پہ بلڈنگ بنائی گئی ہے تب سے گرمی کتنی پڑنے لگی ہے کیونکہ جو ٹھنڈک ہوتی ہے نا وہ درختوں کے کارن ملتی ہے جو کہ ختم ہوتی جا رہی ہے
جی بالکل صحیح بول رہے ہیں یہ موسم اسی ٹھنڈی ٹھنڈا موسم رہتا یہ درختوں کی وجہ سے رہتا ہے کبھی بارش بھی نہیں ہوتی بس درخت وغیرہ لگےہوتے ہے ہوا ہی ان سے اتنی اچھی آتی ہیں کہ مطلب لائٹ کول ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہوا تو ہمیں مل ہی رہی ہے اور کیسے ایسے گاؤں وغیرہ میں چلے جاؤ تو درقتے وغیرہ لگے رہتے ہیں موسم بادل والا رہتا اس کے نیچے بیٹھ جاؤ تو کتنی ایک دم سکون ٹائپ میں لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے
بہت اچھی بات کہی آپ نے آپ آپ خود اجما کر دیکھ لیجیے گا کہ آپ گاؤں جاتے ہو تو وہاں کا ٹیمپریچر اور شہروں کا ٹیمپریچر بہت ٹھنڈا رہتا ہے آپ گاؤں میں ہاں گاؤں پیڑ کے نیچے دیکھو گے تو اگر تیس ڈگری ہیں ہیں نا ٹیمپریچر اور اپن تھوڑا سا آنگے جاؤ گے شہر کے طرف تو وہ چالیس سے آنگے بڑھتا ہوا جائے گا تو آپ تو خود ہی دیکھ سکتے ہو
ہاں کیونکہ وہاں جو درخت وغیرہ لگے رہتے تو وہ اس کا کم زیادہ ہو جاتا ہے وہاں نہیں رہتے وہ زیادہ اس کا ٹم ٹمپریچر
جی جی جو درخت ہوتے ہیں نہ وہ پت پوری گرمی کو اپنے اندر سوکھ لیتے ہیں اور اللہ پاک نے ایک وہ سائیکل ہی بنایا ہے تاکہ ہم جو جتنے ہیں سب کو اچھا فائدہ ہو سکے اللہ پاک کی قدرت کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی ہے وہ دی حکمت والے ہیں جی اتنے حکمت والے ہیں وہ کہ انہوں نے سب چیزیں ہمارے فائدے کے لیےہی بنائی ہے اب انسان ہی ہے جو اس کو نقصان پہنچا کر اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں باقی اللہ پاک نے سب کچھ بہترین ہی بنایا ہے ان کی نمائش کی کوئی بے مثال ہے کوئی مثال ہی نہیں
بالکل بالکل صی اللہ کے بنا تو ایک پتا تک نہیں ہل سکتا اللہ جو کرتے ہیں بہتر سے بہترین ہی کرتے ہیں بس ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے کہ مط ہمارے اللہ کو مطلب ہمارے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس راستے پہ چلے تھے ہم کو بھی انہیں راستے پہ چلنا چاہیے پر آج کے ڈیٹ میں لوگ اتنے مصروف رہتے ہیں ب ہر کاموں میں مصروف رہتے ہیں کہ مطلب سب بھولے رہتے ہیں جو که ا ا ب ا نسان گناه تو بہت کرتا ہر ایک چیز میں لیکن ہم کو کیا کرنا چاہیے ہم ان گناہوں سے بچے ہم سارا دن اللہ کا م مطلب استغفار کا ورد کریں اللہ کو یاد کریں ہمارے کچھ تو گناہ ان سے جھڑ یں گے ہی
صحیح بول رہی ہیں آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں کیا ہے نہ انسان اپنی روز مگر زندگی میں اتنا وہ ہو گیا ہے تو غفلت میں آ گیا ہے تو اللہ پاک سے دور ہو گیا یہ نہیں جانتا انسان کی اصلی کامیابی اللہ کے راس تے میں ہے ہے نہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے پانچ وقت کی میں آپ کے رزق اکٹھے کر لے تا ہوں لیکن لوگ آج کی زندگی میں نہ لوگ یہ بھول گئے ہی وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مطلب اللہ نے جوجو اللہ پاک ایک پرندے کو کھانا دیتا ہے تو وہ انسان کو
انسان کو کیسے بھول سکتا ہے ہاں وہ اس بھوکا سلاتا ضرور ہے پر ا نہیں سوری اٹھاتے ضرور ہے بھوکا پر سلاتے بھوکا نہیں جی اللہ
جی جی جی آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے اللہ پاک کی جو رحم کر م ہے اس کی تو کوئی مطلب ا نت ہی نہیں ہے کتنا بھی آپ تعریف
انسان بالکل بے مثال ہے اللہ کی تعریف کرتے جاؤ کرتے جاؤ وہ بے مثال ہے اللہ
آپ اللہ کی تعریف سورہ رحمن میں دیکھیے نہ فبی آئ اعلی ربیکما ٹکازبان کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ پاک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لاؤ اللہ پا نے قرآن میں اللہ پاک کی ہاں اس میں بہت اللہ پا کے تعریف بیان کہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیئے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے
بالکل بالکل صحیح نماز پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے ہمارے دل کو بھی سکون مل تا ہے ہماری مان بھی تازہ ہوتا ہے ہم سے جو گناہ ہونے والے رہت وہ بھی ہمارے مطلب نہیں ہوتے کہ پھر ہم مجھے اللہ کا خوف رہتے کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے
اور کہتے ہیں نماز قائم کرد اللہ پاک آپ کو برائیوں سے دور کر دیں گے اک
برایوں سے دور کر دیجیے آپ کسی کو دوست بنانا تو اللہ کو دوست بنائیے جو دنیا کو مطلب آپ کے ہر فل میں آپ کے ساتھ رہیں گی کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور مصیبت میں صرف اللہ ہی یاد آتا ہیں اور اللہ ان کی بھی مصیبت سنتے ہیں جو پریشان رہتے جو کبھی یاد نہیں کرتے لیکن اللہ کے سامنے اگر وہ کھڑے ہو گئے ہیں ج نماز میں تو اللہ ان کی بھی سنتے ہیں
صحیح بول رہی ہیں بالکل صحیح بولیں ہیں اور اللہ پاک کی تو رحم کی کوئی بھی کوئی حساب بھی نہیں ہے اللہ پاک چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر اللہ پاک سب کے ہوتے ہیں اللہ پاک سب کی دعاوں کو بول کرتے بس مانگنے طریقہ آنا چاہیے آپ اللہ پاک کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے نا تو اللہ پاک آپ کی طرف دو قدم بڑھاتے اللہ پاک کہتے ہیں بندہ میرے س ہاں ایک ایک قدم آگے بڑھے میں اس کی طرف دو قدم آگے بڑھوں گا تو پہلا اسٹیپ ہم کو لینے میں کیا برائی ہے
کیا ہاں ہمارے ہاں بالکل بالکل ہم دینے والے دینے والی تو اللہ کی ذات ہے تو وہ ہمیں انیس سے ملے گا واقع ہمیں کسی سے نہیں ملے گا دنیا والے مطلب دنیا میں جتنے لوگ ایک دوسرے سے اپنی پریشانی بتاتے ہیں بٹ کوئی کسی کا پورا نہیں کرتا کرنے والے تو اللہ ہے اگر آپ کو رونا آے کچھ مانگنا تو اللہ کے سامنے مانگے دنیا والے سے مذاق بناتا صرف اللہ ہی ایک ہے جو مذاق نہیں بناتا اور دیتا ہے بے شمار
صحیح بول رہی ہیں آپ اب اللہ پاک نے اس دنیا میں اتنی چیزیں بہت ترین بہترین بنائی ہے نا تو اللہ پاک نے کس کے لیے بنائی ہمارے لیے نہ بنائی ہے اس لیے ہمیں اللہ پاک کا ہمیشہ شکر شکر ادا کرنا چاہیے شکر گزار رہنا چاہیے اور اللہ پاک جس ہاں جیسے ہم کو بنایا ہے انسانوں کو بنایا ہے اللہ پاک نے اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں بنائی تو اللہ پاک کو نا وہ نہیں ہوا سیٹسفیکشن نہیں ہوا لیکن جب اس نے انسان بنایا تو اس کو سیٹسفیکشن ہو گیا کیونکہ ایک جو انسان ہوتا ہے نا تو وہ مطلب ساری مخلوقوں سے بڑھ کر ہے ان کی اس کو کی صلاحیت دی ہے اس کو دماغ دیا ہے
جی جی
تو اللہ پاک بہت بہتر اتنی چیزیں بنائی ہیں اسی لیے ہمیں اللہ پاک کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے
ہمیشہ اللہ کا شکر گزار تو ہر وقت ہونا چاہیے اگر ہمارے ہمارے اگر ہمارے زندگی میں خوشی ہے تو مجھے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اگر ہماری زندگی میں تھوڑا سا غم یا دکھی ہے تو ہم مجھے اس میں صبر عطا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ دونوں میں قادر ہے دونوں میں صبر میں بھی اور شکر میں بھی
صحیح بول رہی ہیں آپ صبر میں بھی شکر کرنا چاہیے اللہ پاک تو الله پاک ساری مصیبتوں کو حل کر دیں گے اور جو مصیبت ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے نا وہ ہمارے لیے امتحان ہوتی ہے اور جو مصیبت ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہے نا وہ ہمارے لیے سزا ہوتی ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اگر ہمارے اوپر مصیبت ہو تو ہم اللہ کے قریب جائیں اللہ سے دور نہ جائیں
پ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ اللہ کے قریب جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں
صحیح بول رہے ہیں آپ
چلیے مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی اور بہت اچھا لگا ان شاء اللہ آگے بھی یہی بات چلتی رہے تو اچھی لگے
جی جی انشاء اللہ جی دوبارہ آپ سے رابطہ قائم ہوگا ان
اوکے اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ